ہلو ہاں جی جی بھائی جان آواز آ رہی ہیں
السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی چان
کیاسے وہ ہمیں جان بو جان سب خرییے
ہاں بھائی جان س آب سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں بس خیریت سے ہم بھی سب بس کبھی کھانا کھا کے ا ہوئے تھے تو آپ سے سوچا کہ رابطہ کر لیا جائے اس لیے آپ کے لیے کال کر دی ہم نے
ٹھیک ٹھیک بھائی جاناں اچھی بات ہے بھائی جانا
ویسےب آپ فری تو ہوں گے نا کہ آپ بھیجی کہیں
نہیں نہیں بھائی جان فری ہے بھائی جان کوئی بات نہیں کر لو کر لو بات اچھے سے آپ سے بات کرکے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بھائی جان
بالکل بالکل آج ہم بات کرتے ہیں تو جو آج ساماجک کرتیوں د گ دہ پتا ہے اور تمہاری بال وواہ ہے
ہاں جی جی بھائی جان
بالکل جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو درج پرتا ہے ہے جو آج کے سماج میں آج بہت ہی سب سے بری مانی جاتی ہے کیونکہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ دش کے پیچھے اپنے جو جو پتنی ہو ہوتے ہیں ان کا جو ہتیا بھی کر دیتے ہیں یااں پ کسی پرکار کے ان گھریلو انسان کو پرتاڑت کرتے ہیں ہم نے اکثر کر دیکھا لوگوں کو کیونکہ آج کل دیکھا ہے کہ جو بہت سی جگہ پر ہوتے ہیں تو لوگوں کو جو ہوتے تھانہ میں بہت ساری ایسی شکایتیں آئی ہیں جنہوں نے دائز کے چکر وہ اپنی جو پتنی ہوتی ہے ان کی ہتیا کر دی گئی ہے ان سے گھر سے نکل دیا گیا ہے تو آپ آپ کو اس پر کیا وچار ہیں
جی جی بھائی جان یہ ایک بہت ہی بری یہ چیز ہوتی نہاائے ماحول میں جو انسان انسانوں کی زندگیاں کھا رہی ہے یہ یہ جو دہیج ہے یہ ایک آپ کیا یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا جب تک ہماری سوچ نہ ب بدل جائے گی تب تک یہ ختم نہیں ہوگا جب جب جب بھی ہماری سوچ ٹھیک ہوگی یا ہمیں ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے زندگی کو کاٹنے کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے بس انسان کی قدر کرنی چاہیے بس اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے بس اور جب یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی تو ہمیں اس سے ضرور وشواس اٹھ جائے گا کہ یہ چیز بہت ہی غلط ہے یا یہ چیز سماج میں بدت ہے اور اس سے ہمارے جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس سے ہماری زندگی بہت ہی ا سکون بری رہے گی اور بہت ہی اچھے سے کٹ جائے گی ایک ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت کے ساتھ رہیں گے ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت بہت اچھی طرح سے رہے گا
بالکل بالکل بھائی جان آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہماری جو سرار ہے جو نرنتر سر ار جو جو ہے برتمان سمے میں وہ اس کے لیے بہت ہی نرنتر پریاس بھی کر رہی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو پورو سمے میں انیس سو اکسٹھ میں دہج کے لیے ایک نید نیم بھی بنایا گیا تھا جس سے کہ جو مہیلائیں ہوتی ہیں وہ گھریلو ہنسا کا سکن نہ بنے دہج کے پرتی کیونکہ ایک سد کر د کا یہ ایک جو وہ باپ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی بھی دیتا ہے اور اس کے سھ میں وہ ڈیڑھ سال ای کے روپ میں پیسہ بھی دیتا ہے اور جو جیون بلکہ جو پونجی ہوتی ہے وہ دیتا ہے ہمیں اس چیز کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اس د جیسی چیز کو کچھ ساماجک کرتیاں ہوتی ہیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہس لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سماج میں وہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ صرف دو چار یا دو یا چار دن ہوتا ہے اس کے بعد مطلب وہ طرف ایک بیٹی ہو جاتی ہے بس بیٹی ہی رہتی ہے اس لیے دہز کو ہمیں تو یہی ماننا ہے کہ دہز کو سے دوری رہنا چاہیے لوگوں کو د جیسی جو ساماجک کرتی ہے اس سے دور ہی رہنا چاہیے اور لوگوں کو یہ جاگروک کرنا چاہیے کہ کرتی سے دور ہی رہے ہیں
اں جی جی بھائیجار آپ کی بہت سوچ اچھے ب یہ ایکچولی بائی جان ایک بات ہے جو ا دہیج کو جو لیتے دہیج جو لیتے ہیں ان کو ایک چیز جو وہ مجبور کرتی ہے وہ ہے لالچ اگر ان کی اگر ان کو لالش نہیں ہوگی تو دہیج دہیج کو نہیں لیں گے ایک لالچی ایسی چیز ہے جو ان کے ذہن میں ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم جو دہیج لیں گے اس سے ہمارے پاس ڈیڑھ سارا پیسہ آ جائے گا اور ہم اسی سے اپنی زندگی بسر کریں گے وہ خود کے دم پہ خود کے جو وہ اگر وہ خود کے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں گے اور خود کے دم پہ پیسے کمائیں گے تو وہ دہج پھر نہیں لیں گے اسی لیے یہ جو پیسہ ہے یہی سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ دی دہیج کو لے اگر کسی کے پاس کسی کے دماغ میں ہے کہ پیسہ میرے پاس آنا چاہے وہ پھر جب شادی کی بات چل جاتی ہے تو وہ پہلے پہلے دہج کی بات کرتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں پیسے ہی ہوتا ہے ہاں جی جی بجن اسی وجہ سے ج جب وہ اپنی اپنی پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اپنی ہاتھوں سے کمائے گا اچھے پیسے پھر اس کے ذہن میں یہ پیسوں کا لالچ نہیں رہے گا اور وہ دہیج کی بات نہیں کرے گا اس کو جی بھائی جان
بالکل بھائی جان جو آپ فرما رہے ہیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں جو دہج کی جو مانسکتا جو پنپتی ہے وہ لالچ ہوتا ہے کیکہ ہاں کیونکہ ویکتی لالچ کے بے بس ہو کرر وہ دہ جیسی چیوں کو بناتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر سماج کے اندر کے لوگ کروڑ کروڑ پیسے لیتے ہیں دہج اس کے روپ میں ہیں نئی نئی چمچماتتی گاڑیاں لے رہے ہیں سونا لے رہے ہیں چاندی لے رہے ہیں کسی کی باپ کی بیٹی و لے رہے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ ہمارے س بہت ہی سب سے اس پہ دھیان دینے والی بہت ہی ساماجک کرتی ہے اور اس پ دھیان بھی دینا چاہیے میں آپ کے آپ کو اس چیز سے اطلاع کرا دوں کہ کہ اس سماج میں دہیج کی ع یہ وہ ہے بالوبا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سماج میں وہ سرار جو ہوتی ہے اس نے بزیر اعظم جو ہوتے ہیں انہوں نے اس چیز کا نیم بھی بنا دیا ہے لڑکی کی عمر جو اٹھارہ ہونی چاہیے اور جو نکاح کرنے کے لیے اور لڑکی کی جو عمر ہے وہ سال ہونی چاہیے پر پرنتو پھر بھی جو جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور چھوٹی سی عمر ہم پواہ کروا دیتے ہیں لڑکی کا کرکار جیسے وہ لڑکی ذمہ داریاں نہیں اٹھا پاتی کسی بھی گھر کی اور آنے والیوستا میں بہت سی برائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہاں تو اس بال وار جیسی کرتی سے بھی دور ہی رہنا چاہیے
جی جی بھائی جان آپ کی سوچ بہت اچھی ہے کہ یہی بات ہے جب چھوٹی بچی کو جب وہ اس کے لیے تیار نہیں نہیں ہوتی ہے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کیا کرنا ہے کیسے گھر کو سنبھالنا ہے اگر بچا ہوا تو اس کو کیا کرنا ہے کیسے اس کی ذمہ داریاں اٹھانی ہے جب گھر والے نہیں سوچتے ہیں تو اس کی شادی کر کرا دیتی کرا دیتے ہیں تو پھر وہ یہ ذمہ داریاں جو نہیں نہیں اٹھا پاتی ہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ جو اس کی جو زندگیاں وابستہ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے
ہاں بالکل میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو لڑکی جو ہوتے ہیں گھر والوں کے لیے وہ بوجھ بننے لگتی ہے کیونکہ اس سوچ سے ہمیں بالکل دور اٹھانا پڑے گا کیک لڑکیاں بوجھ نہیں ہوتی عمر نہیں ا پات دیا اور ان کے جب نے کہ کرا دیا ج دادوں کو کیا ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بوجھ بننے لگتی ہے اور وہ گھر کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پاتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں کیا کہ جو آپ بھائی جان ہے آپ سے بڑے بھائی جان ہے آپ کی امی جان ہے ابو جان یا ہم انن چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ ان چیزوں پر دھیان دے گا تو وہی سمج میں پرریورتن لا سکتا ہے وہی لوگوں کی سوچ کو بدل سکتا ہے اس کے لیے سمے سمے جو جاگروکتا ابھیان جو ہوتے ہیں وہ بھی ک چلانے چاہیے لوگوں کو جاگروک کرنا چاہیے انن جیسی کرتیوں اور اس سے دور کیوںکہ لڑکی کی جب تک عمر اٹھارہ سال ال نہیں ہو جانی چاہیے ایسا کوئی بھی کاریہ کررتا پایا جاتا تھا اس سرار کو ترنت انتلا کرنا چاہیے جس سے کہ سرکار اس پر ٹھوس سے ٹوس قدم اٹھا سکے
جی جی بھائی جان آپ کی سوچ بہت اچھی ہے اور انشاء اللہ بھائی جان ہم اس پہ کام کریں گے جو جو بھی ہمیں معلومات ہوں گی وہ دوسروں تک ہمیں پہنچانی ہے اس سے کہ کسی نہ کسی کی زندگی تو بچ جائے گی اور ہمیں بتانا ہے لوگوں کو کہ بیٹی ایک نعمت ہوتی ہے ایک بیٹی انہیں کو ملتی ہے جن جو قسمت والے ہوتے ہیں اور ہم ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ جب ہم کسی کی قدر کریں گے تو ا کوئی نہ کو کوئی ہماری کادر کرے گا اور ہمیں وہ دے گا جو ہم ہم کو ہم چاہتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں بیٹی بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے اور جب بھی وہ خود تیار ہو تو ان کی شادی پ کرانی جائے دی جائے جب تک وہ تیار نہیں ہو تو ان کی شادی نہیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کی مرضی وہ بہت مانیہ رکھتی ہیں کیونکہ ان کو ان کو ہی پھر یہ زندگی چلانی ہے ہم کو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو پھر زندگی نہیں چلانی جو جس کی شادی ہو اس اسی کو وہ دوسرے گھر جانا ہے اسی کو وہاں پہ ذمہ داریاں اٹھانی ہے اپنی زندگی کو آگے بسر کرنی چاہیے جی جی بھائی جان وہی بات
بالکل بھائی جان بالکل جان میں نے بھی اپنے جیون میں موج جیسے ہی بال وواہ جیسے ہی کٹتی کا پتا چ معاملات ہوتا ہے تو میں ترنت ہی اس چیز کے ایکشن لینے کے لیے پ اس کو انتلا کر دیتا ہوں بس ادھر پر بال وواہ ہم نے بات کی اس کے لیے یہ بہت قیمتی سمے دیا اس کے لیے آپ کا
جی جیھ جی جی بھائی جان آپ کےھ آپ کے ساتھ اللہ حافظ بھائی جناب کے ساتھ بھی بہت اچھا اچھا اچھی بات ہی ہو ہے اللہ حافظ اللہ
ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ